ہ
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام و جان
کیسے ہو بھ جان
ہم خیریت میں ہپ بتائیے بھائی جان آپ کیسے ہو
الحمد للہ بھائی جان آپ کی ابا جان امی جان سب ٹھیک ہے بھائی جان
یہ بھائی جان شکر اللہ کا
کیسا ہے ب جناا وہاں کا موسم
جی بھائی جان ادھر تھوڑا بہت بارش جیسا موسم ہو رہا ہے لیکن بارش نہیں ٹھنا موسم ہو رہ ہے بالکل
ہاں آج یہاں مطلب کشمیر میں بھی تھوڑا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ وجہ
یہ بائ جاان کشمییر تو ایک طریقی سےٹھنڈا ہی ہوتا ہے ہر واہ
نہیں پرسد تک ت اچھی خی دھوپ آج تھوڑا موسم میں آئی بدلاؤ
چ و جاؤ
بائی چانس سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سی باتیں ہو اس پہ مطلب کہ فون چلانا
اچھی بات ہے مطلب فون کے وزز مطلب اچھی ملب فائدہ آئے فون چلانے کا یا نقصانات
جی بھائی جان دیکھو فون چلانے کے فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے میں آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو دیکھا بھائی جان آپ اگر موبائل کو اپنے دینک جیون کے لیے یوز کر رہے ہیں جیسے کہ نارمل چیزوں کے لیے آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں یا پھر آپ کے کوئی کام ہے کسی کو کال کرنا ہے کسی کو پیسے بھیجنے ہے یا پھر آ اپنا دینک جیون کا کام کرنا ہے آپ کو ٹی وی چینل اخبار دیکھنے تو آپ کےے بہت زیادہ لابھ دائک رہےا
ماشاء اللہ بھ
اگر بائی چان آپ اس موبائل کا دوس درپیوگ کرو گے جیسے کہ مان لو آپ کسی کا ڈیٹا چورا رہے ہو کسی کو پیسے ہٹ رہے ہو کسی کا کسی سے آپ پیسے ڈلوا رہے ہو میںس آپ سمجھ سکتے ہو بھائی جان آج کی دنیا میں موبائل یوز کو زیادہ تر دو نمبر کے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے
ماشاء اللہ بھائی جان آپ کی بات بھی صحیح ہے بھائی جان دیکھو اگر ہم دیکھیں گے موبائل کے بہت سارے مطلب فائدے ہے کہ موبائل نے
بل کی وجہ سے ہمارے جو دن بدن دن ب دن کی زندگی ہے وہ ہونا بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے بھائی جان پہلے یعنی کیا کرنا پہلے ہمیں کیا کرنا تھا پہلے وہ لینڈ لائن ہوا کرتی تھی بچن وہ نا ہم جیب میں نہیں گ گھوم سکتے تھے لینڈ لائن لے کے وہ گھر پہ ہوتی تھی آج ہم کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائائے ان رابطہ کبھی نہیں کٹ ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ رات تو چوبیس گھنٹے رہتا ہے گھر والوں کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں کچھ بھی ہو جائےیں ہمیں نہ موبائل کی وجہ سے سب کچھ پتہ چلتا ہے بھائی جان
بے شک بھائی جان بالکل آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے بھائی جان ماشاء اللہ
تو بائی جان اگر ہم دیکھیں گے موبائل نے ہماری زندگی آ آسان بنائی ہے بہت زیادہ لیکن اس آسانی کے ساتھ ساتھ اگر ہم موبائل کا مطلب تھوڑا بہت غلط ز یا زیادہ یوز کرتے ہیں اس سے ہمیں پھر بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے جو آج کل اپنے جو والدین اپنے گھر چھوٹے بچے کو فون دیتے بھ جان چھپ کرانے کے لیے پہلے تو وہ چھپ ہوتے ہیں ف ف فون پہ کارٹون دیکھ یا کچھ بھی مووی ووی دے لگا اور چپ کرتے ہیں لیکن ان کا وہ عادت بن جاتا ہے پھر بھائی جان جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا وہ دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم روئیں گے ہمیں پھر فون ملے گا پھر وہ سیم وہ وہی حرکت کرتے وہ روتے ہیں ان کو پھر سے فون ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ نا ان کو ایڈکشن ہوتی ہے فون کی با یا جس کی وجہ سے بھائی چان وہ پھر پڑھائی پہ دھیان نہیں دے سکتے ہیں اچھے سے پڑھ نہیں سکتے یا جو مطلب اگر وہ چھوٹے ہے تو ان کی عمر ہوتی ہے کھیل کھیل کود میں جانے کے لیے لیکن وہ کھیل کود میں بھی نہیں ہوتے انٹرسٹیڈ بھائی جان
بالکل بھائی جان
اس لیے موبائل نے ہمارے مطلب زندگی آسان بنانے کے ساتھ ساتھ ب ب مطلب اگر ہم زیادہ اس کا استعمال کریں گے موبائل کا تو جیون میں تھوڑا بہت مشکلات پیدا کرتا ہے یہ موبائل ہم ہمیں
بالکل بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان پہلے کے جو بچے ہوتے تھے جیسے کہ گاؤں میں دیکھ لو آپ پہلے موبائل فون کا زیادہ پرچار نہیں تھا تو گاؤں کے بچے کیا ہوتے تھے بھائی جان گلی محلے کے بچے مل کر کے گیم کھیلتے تھے تو ان میں ان کی رت بھی ہوتی تھی ایکسرسائز بھی ہوتی تھی لیکن اب کے بچے کیا کرتے آپ کے بچے کیا کرتے بھائی جو آن لائن گیم کھیلتے ہیں اس اپنے فرینڈ کو جوڑتے ہیں اور گھر پہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں
ماشاء اللہ بھہ
تو ان سے کیا ہوتا ہے بھائی جان ان کے برین میں بھی بہت زیادہ فٹ ہوتے پہلے کے بچے باہر کھیلتے تھے بڑے بزرگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے توونوں کو دو چار جان کی باتیں ملتی تھی تو سے تو سے کیا ہوتا تھا بھائی جان بچوں کو کچھ سیکھ ملتے تھی اور اب کے زمانے میں کیا ہے بھائی جان بچے کو موبائل دیتے دیا جاتا ہے اپنے ماں باپ کچھ کام کرنے میں لگ جاتے ہیں بزی رہتے ہیں بچے کو ال الگ روم میں موبائل دے دیا بچہ پتا نہیں اس سوشل میڈیا پہ کیا چلا رہا ہے موبائل کا کس پرار یوز کر رہا ہے کیا غلط ویڈیوز دیکھ رہا ہے کچھ غلط قدم اٹھا رہا ہے تو وہ جو آپ نے دیکھ ہوگا کئی بچے ایسے ایڈ آتے ہیں ہم پیسہ وہ کریں گے وہ کریں گے کئی بچے کیا کرتے بھائی جان ان میں اپنا پیسہ لگا دیتے بچے کے کے بائی جان ادک ترح آپ نے دیکا ہوگا جو بڑے ویکتی ہوتے ہیں سمجھدار وہ بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں توب آائی یہان اپن کو ایک چیز پہ دھیان دینا چاہیے نوٹس کرنا چاہیے اگر آپ بچے کو موبائل دے رہے تو اس کے پاس ہی بیٹھنا چاہیے چ کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور موبائل کی چارج کرتے رہنے چاہیے کیونکہ ایک بچے کو مو موبائل لین بہت زیادہ رسکل ہو جا ہے
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات بولی ہے کہ آج کل بہت زیاد فراڈ ہوتی ہے مطلب سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ایڈ لگتا ہے کہ آپ اس لنک پہ کل کیجے آپ کے اکاؤنٹ میں ایسے پیسے آتے ہیں اور ہم بنا دیکھے بنا جانکاری لے کے ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے پھر لاسٹ میں اپنا اٹی پی او ٹی پی بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے جس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جتنی بھی راشی ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے وہ لوگ وہ وہ لوگ ہیک کر کے پھر وہ چرا لیتے بجان اس لیے چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ دھیان کے اس بات کا مطلب ہر کسی کو اپنا یہ جو او ٹی پی ہوتا ہے یہ پرسنل ہوتا ہے بائی چانس یہ کسی انجانے کیا دوست کے ساتھ بھی نہیں کرنا او ٹی پی شیئر جانا موبائل کا اگر ہم مطلب اگر ہم قصہ دکھیں گے موبائل کا جو یہ چھوٹے بچے چلاتے اگر موبائل فون وہ چلائیں گے پڑھائی کے لیے یا آن لائن کلاس دیتے اس کے لیے چلائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن گھر والے کہتے کیا ہے گھر والے سوچتے ہیں کہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن لیکن وہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا بچہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بچے کا اسکرین ٹائم دیکھے فون میں کہ بچا کیا کر رہا ہو اور کتنے ٹائم تک کیا دیکھ رہا ہے تو گھر والوں کا بھی اہم کردار ہے کہ وہ بھائی بچے پہ دھیان رکھے اور بچوں کو زیادہ دور رکھے فون سے کیونکہ آف لائن بھی پڑھا پڑھاتے ہیں لوگ آ آف لائن ہی میرے حساب سے اچھی اچھا چیز ہے کیونکہ آن لائن پڑھ کے بھی بچے کی آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہے
بشک بائی جان لیکن جو اسٹ بچے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ آف لائن نہیں پڑھ پاتے تو ان کے لیے ایک سستا اور جگاڑو کام ہوتا ہے ایک آن لائن کلاسز کا جو کہ آپ یٹیوب پہ جا کر کے دیکھ سک تو بھائی تو ای دن بچے کو اگر آپ موبائل دے رہے ہیں
ہوں
اس میں آپ کو پہلے بچے کو ایکٹو کرنا ہوگا بچے کو بتا بتانا ہوگا کہ بیٹا اس موبائل میں ایسا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اپنا
ہوں
اپنی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے اگر بچہ میری بات سن لو بھائی جان اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو وہ سوشل میڈیا سے بھی پڑھائی کر کے اپنے بوشیہ کو بہتر بنا سکتا ہے اگر بچے کی اگر بچے کے اندر پڑھنے کی روچی بالکل بھی نہیں ہے تو آپ اس کو آف لائن آن لائن کوئی سے بھی کوچنگ سینٹر اس پر بھی رکھ دو پھر بھی وہ پڑھے گا نہیں تو بالکل نہیں پڑے گا اگر چکسا ہوگی تو گھر میں بنا موبائل بنا آف لائن چیزوں الی کتابوں سے ہی جان پراپت کر سکتا ہے
بجان اسی میں بات بولوں گا نا کہ بچے بچہ آپ نے بولا نا کہ جس کا من لگے گا وہ آف لائن بھی پڑھ سکتا ہے اور آن لائن بھی بڑھ سکتا ہے جس کو شوق ہوگا وہ شوق کس سے بڑتا بھائی جان اگر ہم بچے کو بول گے نا کہ آپ اگر سکول سے آتے ہو تو ایک ڈیھ جا آپ گراؤنڈ میں آپ کھیلو بھائی جان اس سے کیا ہوگا بھائی جان اس کی جو فٹنیس ہوگی وہ اچھی ہوگی اس کا صحت نا اچھا ہوگا جس کی وجہ سے اگر وہ کھیل کود میں زیادہ انٹرسٹ دے گا تو اسے نا وہ اس کا دماغ جو ہوگا وہ تازہ ہو جائے گا جب اس کا دماغ دماغ تازہ ہوگا بائی جان پھر وہ پڑھائی پہ زیادہ دھیان دے سکتا ہے
بس
جس سے اس کا فیوچر بھی اچھا ہو سکتا ہے بہ تو گھر والوں کو گھر وال والے کیا کچھ گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ اسکول سے آیا تو ان کو بولا کہ آپ یا تو پہلے ہوم ورک کرو جب وہ ہوم ورک کرتے پ دیتے فون اب کھیلو گیم تو گیم نہیں کھیلتی ہے سیدھا اپنے بچے کو جانا یا تو ساتھ میں جاؤ یا تو اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھیجو اسٹیڈیم میں کھیل کھیلنے دو بچے کو جس سے جب بچہ کھیلتا ہے ٹھنڈی ہوا لیتا ہوتا اندر تو دماغ بھی تازہ ہوتا ہے نہیں تو شام کو پھر ہاں بھائی جان
بچے کو مطلب کہ پڑھائی کے لیے بھی اتنا ڈپریشن میں نہیں ڈر چاہیے جس سے کہ وہ کوئی برا قدم اٹھا لے آپ بچہ اگر پڑھائی کر رہا ہے تو اسے اسٹڈی پر ہی فوکس کرنا چاہیے اگر پییرنٹس سوچیں گے کہ نہیں میرا بچہ کمفٹ رہا ہے اس اور زیادہ پڑھنا چاہیے تو بچے کا ایک طریقے سے مانسک سنتلن بگڑ سکتا ہے بائان بان میں نے میں نے بھی کچھ بچوں کو نوٹس کیا کیا بھائی جان جو ان کے پیرنٹس ان کے اوپر اتنا دباؤ درتے ہیں نا کہ وہ بچے مطلب کہ ایک غلط قدم اٹھا دیتے تو بھائی سر میں ایسا یہ بولنا چاہوں گا کہ بچوں کو مطلب کہ اپنی اچھا کے انسار ہی پڑھائی کرنی چاہیے اگر ہاں وہ بات ب سکے ماں باپ ضرور بولیں گے کیونکہ ان کو اپنا بوشیہ کے بارے میں پتا ہے کیسے محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں لیکن ان کا بچہ آرام سے کچھ جاب کر کے کچھ کمائے پیسے تو وہ بہت بہتر گرین ہوتا ہے
دیکھو بھ جان آپ نے جو بات بولی بہت اچھی بات بولی بھائی جان دیکو بچے پہ زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے بچے کو بولنا چاہیے دیکھو بچہ یہ اتنا بڑا اس کا دماغ اتنا نیچرل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اگر ایک ساتھ کچھ ٹھوسے گے تو اس کی دماغ میں اتر جائے گا بچے کو سکھانا ہے لیکن سکھانا ہے دھیرے دھیرے بھائی جان
تو آپ سے بھی یہی مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ اپنے گھر والوں کو یہ مطلب سمجھاؤ گے کہ ایسے مطلب کسی بلڈنگ کو یہاں کچھ بھی ایڈ آئے گا تو اس پہ کلک نہ کرے اور او ٹی پی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے اور آپ کے ساتھ بہت ہی مطلب سیکھنے کو ملا بھائی جان
بھائی جان آ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا ملتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے خد حافظ بحرہ